حلوا
وعلیکم السلام
جی آپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کااب کے گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے
الحمدا للہ کھانا کھایا آپ نے
جی بس ابھی ختم کیا آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کھایا گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
جی جی بالکل خد سب خریت سے آپ بتائیے آپ کیسے
میں بھی ٹھیک ہوں تو میں نا کچھ خریدنے کی سوچ رہا تھا تھا تو آپ سے ایک مشورہ چاہیے میں آف لائن منگاؤں یا آن لائن
جی آپ مجھے بتائیے آپ کو کیسے خریدنا پسند آپ آن لائن شاپنگ پر پر کرتے ہو گیا آف لائن شاپنگ
وہی میں نا وہی نا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ سجیسٹ کرے کہ میں کہاں سے منگاؤں
دیکھیے اگر میں خود کا بولوں جو میرا نظریہ ہے آن لائن اور آف آف لائن شاپنگ کا تو میں زیادہ تر پریفر کرتی ہوں آف لائن شاپنگ کیونکہ مجھے گھر والوں کے ساتھ ٹائم کرنا ہوتا ہے مطلب خوشگوار لگتا ہے کہ دکان پہ کچھ کھانا شاپ کرنا ادھر ادھر گھومنا ٹھیک ہے تو میں زیادہ تر آف لائن ہی ہیریفر کروں گی تو دیکھو ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے پسند ہے شاپنگ آپ مطلب گھر بیٹھ کرنا چاہتے ہو یا ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے یو نو تو آپ کا امید کیا ہے کیا مطلب کیا ہی بولوں ویسے آف لائن آن لائن شاپنگ میں بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ مطلب انسان ٹریفک جیام سے بچتا ہے بھیڑ بھاڑ سے بچتا ہے وقت کی وقت وقت انسان بچ بچا سکتا ہے تو یہ انسان پہ خود پر ڈیپینڈ ہے جس کو اگر کسی کو وقت بچانا ہوگا کہ کسی کو ایمرجنسی ہوگی وہ بازار نہیں جا سکتا تو وہ آن لائن ہی پریفر کرے گا تو
جی
آپ کا میں کیا کہوں اب آپ جیسے آپ کی مرضی آپ جیسے آپ لینا چاہو گے
دیکھو اپ اپنا ٹائم برابر ہو اور پھر بات کرو آپ میرے کو لگتا ہے تھوڑی سی نروس ہی ہو رہی ہو
ارے نہیں نہیں میں ایسی ہوں
ہاں
میں چل میں بول رہی ہوں بس لیکن میں تو میرا تھوڑا سا طریقہ یہ ہے کہ میں جلد جلد ہی باتیں کرتی ہوں اس لیے آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نروس جی جی جی
جی جی ج میں کیا آپ مجھ کو اس کے بارے میں نقصانات اور فائدے بتا سکتے ہیں آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں
جی جی بالکل میں بتا سکتی ہوں دیکھیے جیسے کیا ہم آن لائن شاپنگ کی بات کریں گے ٹھیک ہے آن لائن شاپنگ کی تو دیکھیے میں میں اپنا ایک قصہ سناؤں گی آپ کو تو میں نے ایک دفعہ ایک مطلب آڈر کیا تھا یہ فراک شلوار یہ تو تصویر پہ کچھ الگ رنگ دکھا رہا تھا مطلب بہت ہی سندر دکھا رہا تھا جو یہ میرا آرڈر پہنچا تھا وہ بالکل ڈفرنٹ تھا اس مطلب جو کلر رنگ تھا وہ بالکل الگ تھا تو پھر مطلب مجھے مطلب میں نے پانچ دس دنوں سے میں اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ میرا آڈر آئے گا مجھے شادی پہ جانا ہے وہ یہ تو میں بہت اکسائٹڈ تھی اس چیز جو آ ہی وہ آڈر پہنچا جو ہی میں نے دیکھا اس کا الگ ہی رنگ نکلا بالکل اور جو یہ ا یہ جو کلاتھ کا جو ٹیکسچر تھا وہ بالکل الگ نکلا تو میں شاکڈ ہو گئی یہ کیسے ہو گیا ابھی تو مجھے شادی پہ جانا تھا یہ کیا مطلب میں کیا کروں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کچھ
جی جی بالکل
تو مجھے لگتا ہے آن لائن شاپنگ میں مطلب اور دونوں کے نقصانات بھی ہے فائدے بھی ہے تو اس لیے میں نے خود کا کہا کہ میں زیادہ تر یہی پریفر کرتی ہوں دیکھیے دیکھیے اگر ہم آف لائن شاپنگ کریں گے ہم وہاں پہ جائیں گے ہم اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کپڑے کا مٹیریل کس کا بنا ہے بالکل کس کا بنا ہے کاٹن کا ہے وولن کا ہے سلک کا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا تو انسان وہیں پہ دیکھ سکتا ہے کلر کیسا ہے سب کچھ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے
جی بالکل
جی
لیکن آن لائن میں ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے نا
جی جی بالکل ہی وہ تو میں نے پہلے ہی بولا کہ آن لائن میں ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا وہ آن لائن آن لائن کی شاپنگ کر سکتا ہے اور ویسے ایک بات ہے کہ آن لائن شاپنگ میں اتنا بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی چیز مطلب ہمیں آف لائن میں نہیں ملے گی تو آن لائن بیرونی ملکوں سے بھی وہ چیز لا سکتا ہے
جی جی بالکل دیکھو آن لائن میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی ملتی ہے جو کہ اویلیبل نہیں ہوتی ہمارے دکانوں میں ہمارے آس پاس کے دکانوں میں یہ فائدہ ہے نا آن لائن کے ہم منگا سکتے لیکن ٹائم لگے گا لیکن آئے گا
بالکل بالکل
اگر دس دن میں ڈلیوری ہوگئی بارہ دن میں ڈلیوری ہو گئی لیکن ہوگئی پھر یہ اپنی اپنی قسمت ہوگی کہ پروڈکٹ کیسے نکلے گا دیکھو آپ نے بولا نا ابھی میرے کو کسی جگہ شادی پہ جانا تھا تو میں نے کچھ کپڑے منگوائے اس اسے آن لائن پھر کہا آپ ریٹرن کرتے پھر کب وہ پہنچتا واپس تب تک وہ آپ کی شادی بھی ختم ہو
بالکل بالکل یہی وسے میں ایک بات سچ کہوں تو مجھے اب وہ آن لائن شاپنگ سے وہ ڈر جیسے لگنے لگا آپ بتائیں گے کیوں کہ میں سوچتی ہوں کبھی کبار اگر میں کوئی مہنگی چیز آرڈر کروں جو کہ دس بیس ہزار کہ ہو یا کچھ اسٹوڈینٹس کے لیے تو ایک ہزار بھی میٹر کرتا ہے نا تو میں اب ڈرتی ہوں کہ اگر میں کبھی کبھار کوئی مہنگا چیز آرڈر کروں پھر وہ مجھے ایسا نکلے گا کیا پتا مطلب وہ کب لوٹ آائیں گے نہیں انسان کو جیسے ڈر سا لگنے لگتا ہے
جی جی بالکل اب مت ایک بندے کے فیڈ بیک سے ہے نا اب مت ایک بندے کے فیڈ بیک سے ایپ کو کچھ ہوگا جب سارے لوگ ایک ایک ساتھ مل کر فیڈ بیک کریں گے یہ اچھا پروڈکٹ نہیں دیتے تو تب کچھ ہو سکتا ہے ایک بندے سے کچھ نہیں ہوگا ہے نا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ تو آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے شاپنگ کے ریلیٹڈ آپ کیسا کیسی شاپنگ کرنا پسند کرتے آپ کیا زیادہ تر شاپنگ جی آپ بھی آف لائن پریفر کرتے ہیں
جی جی بالکل آف لائن میں ہم میٹیریل چیک کر سکتے اچھے سے مطلب دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے آف لائن میں کیا ہوگا کہ ہم کسی دکاندار سے پوچھ بھی سکتے کہ اس کی ریٹ کم لگاؤ لیکن آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فکسڈ ریٹ ہوتی ہے نا
بالکل
اس میں ہم یہ نہیں بول سکتے کہ کم لگاؤ کیا لگاؤ لیکن آف لائن میں ہم بول سکتے ہیں
جیسے میں اپنی بات کہوں تو میں ابھی اسٹوڈینٹ ہوں دیکھو میں جب آف لائن شاپنگ کرتی ہوں تو میں دکاندار کو بہت یہ کرتی ہوں انکل نہیں تھوڑا سا کم کیجیے سو روپیئے کم کیجے آپ پچاس کم کیجے ہوگا نہیں ہوگا وہ مطلب کرتے ہیں کم اور آن لائن شاپنگ میں تو ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے نا جتنا ہے
جی جی بارگیننگ کر سکتے ہیں ہم لیکن آپ آن لائن میں نہیں کر سکتے ہیں نا
جی جی یہی بات بول رہی تھی میں
تو آج کیسا موسم ہے وہاں سے
یہا جی بالکل ابھی تو بہت ہی خوشگوار موسم ہے ادھر کیونکہ کل بارش ہوئی تھی ابھی موسم وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہے جی آپ بتائیے آپ کے وہاں کیسا موسم ہے
سیم ہی ہے کل بارش ہوئی تو آج ٹھنڈا موسم ہے لیکن ابھی دھوپ کھلنے لگی بہت دھوپ تو اب گرمی لگے گی نا آج
بالکل بالکل لیکن یہاں پہ اچھا ٹھیک ٹھاک موسم ہے تھوڑی سی ٹھنڈی ہے لیکن بہت ہی اچھا موسم ہے آپ بتائیے آپ آپ کے وہاں میں مطلب آپ جاتے ہیں ٹورسٹ اسپاٹس پہ وہاں پہ آپ کے وہاں پہ ہے کوئی ٹورسٹ اسپاٹ آپ جاتے ہیں آپ کے مطلب آپ
سارے لوگ یہاں آتے اور ان پہاڑوں میں پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان خوش ہو جاتا
بالکل بالکل آپ جانا آپ ہیں جیسے کہ لڑکے جاتے ہیں باقی مطلب بہت سارے جو نیچر لورس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں پہاڑوں میں دو دن کے لیے تین دن کے لیے آپ جاتے ہیں
جی جی بالکل ہم جاتے دیکھو پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں انسان خوش ہو جاتا ہے اس کا جو مطلب انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے ہے نا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی جگہ پر گندگی پھیلاتے یہ ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے ہمارے ماحول کے لیے صحیح نہیں ہے اگر ہم نے یہ نیچر اگر ہم نے یہ نظارہ انجوائے کیا تو دوسرے لوگ بھی کرنی چاہیے ہے نا
جی بالکل
تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گندگی پھیلائے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا اس سے ہمارا ہی نقصان ہے اس کہ ذمدار ہم خود ہی ہے
وہ تو ہمیں اس چیز کا خیال بالکل رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے تو میں بس پوچھ رہی تھی کہ آپ جاتے ہیں آپ کہاں جانا پسند کرتے ہیں پہاڑوں میں وادیوں میں آپ کیا پریفر کرتے ہیں پہاڑوں
یہاں زیادہ تر پہاڑوں میں پریفر کر کیونکہ پہاڑوں میں انسان خوش ہو جاتا ہے پہاڑ دیکھ کر وہ پھر پہاڑوں کے بیچ میں جھرنے ہوتے ہے تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے اس سے تو آپ کیا پریفر کرتے آپ جاتے ہیں گھومنے ومنے
جی بس میں اپنا بتاؤں تو ہم بس ایک دن کے لیے جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ دو دن کے لیے کیونکہ ہم میں ابھی پڑھائی کے ساتھ بہت مشغول ہے ہم اتنا نہیں جاتے ہیں فی الحال
جی بالکل
تو ہمارا اتنا نہیں رہتا ہے نیچر ویچر کےساتھ بٹ میں جانا پسند کرتی ہوں مجھے بہت واقعی میں اچھا لگتا ہے انسان فریش ہو ہوتا ہے فری انسان فیل فری فری انسان
جی جی بالکل بالکل بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے
جی
اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہے پھر ہم ہی گندگی پھیلاتے ہیں وہاں پر اب خود ہی دیکھو بہت سارے ٹورسٹ پلیسز ہے وہاں دیکھتے ہیں تو گندگی پھیل رہی ہوتی ہے نا
جی جی بالکل
اس کی ذمہ دار ہم خود ہی ہے
جی بالکل تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے
آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں اسی جو گندگی پھیلاتے ہے ہم خود ہی ان ٹورسٹ پلیسز میں
دیکھے گندگی کے بارے میں تو یہ کہوں گی دیکھیے جو ہماری زندگی ہے وہ صرف دار مدار کرتی ہے ماحول پر ٹھیک ہے جیسا ہمارا ماحول ہوگا ویسے ہی انسان رہے گا جیسے اگر ہمار ہمارا ماحول گندا ہوگا گندگی ہوگی تو انسان بیمار زیادہ ہو جائے گا بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں یہ کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں مکھی زیادہ جیسے مکھی کو ملیریا پھیلاتے ہے تو اس سے انسان کا ہی نقصان ہے نا بہتر ہے کہ ہمیں اسی چیز ٹھیک ہے خود خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم گندگی پھیلائیں گے تو ہم کسی کو نقصان د نہیں دے رہے لیکن وہ خود کا نقصان ہو رہا ہے وہ دیکھو کہتے ہیں نا اگر آپ کا آپ اگر آپ کا دل صاف ہوگا تبھی آپ دل مطلب تب یہ آپ اچھا سوچ پاؤ گے یہ دل کی صفائی ہے مطلب اس برعکس میں اگر ماحول صاف ہوگا تو انسان کیا کیا کر سکتا ہے جٹ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اگر اسکولوں کالج میں انسان جاتا ہے تو مجھے لگتا ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ بیٹا صفائی رکھو کالجوں میں بچوں کو سکھانا چاہیے صفائی رکھنی چاہیے اس زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے صفائی پہ
جی جی بالکل
شاید مجھے گھر والے کال کر رہے ہیں آپ سے میں بعد میں بات کرتی ہوں
جی جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے شکریہ
انشاء اللہ جلدی اللہ حافظ